ہیلو وعلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہو- ہاں میں تو ٹھیک ہ بس دعا- آج ٹھیک ہی تھا- گرمی کی وجہ سےیکٹ-
الیون منٹس تک کرن اچھ امپرومنٹس آ ہے-
آپ نے تو دس ہی منٹ بولا تھا-
نہیں اپ نے آس سناا-
کس نے بولا?
لوگوں نے- ہلو -ہلو ہلو ہاں بولو ہلو-
ہلو-
ہاں بولو
آپ کیا ہیلو- ہیلو کرتی رہتی ہو-
آواز نہیں آ رہی تھی-
مجھے تو آ رہی تھی
آبا آگئی-
ہاں بتاؤ کیا کر رہے، ہو ہاں بس دبا اچھے سے-
کھانا کھایا?
ہاں خل گ ا اپیکھا-
ہاں، میں نے بھی کھایا-
اور کیسا چل رہا ہے آپ کا-
بس کٹرا دن
کیوں، میں نے سنا آپ کو نیا مکان بن- بن رہا ہے
پتا نہیں کس سال بنے گا-
نہیں اسی سال بنے گا
ا اپ سو
نہیں آپ مت ہو آپ کو کوئی غرض ہی نہیں ہے اگر آپ اپنے قدموں پہ اٹھتے ہیں نا پتی کو سپورٹ کرتے- پھر وہ کب کاب بنتا تو اور تیری ماں ایک جیسی ہے- ان کو لگتا ہے شاید عمر ہوا میں باتیں کرتا ہے
نہیںگیٹیو مر تو بہت ٹھیک ہے
نگیٹو تو بولتی ہے اور
ز سس دوہ
اچھا ہ
ہمیں کتنے اے سی وہاں پہ لگانے ہیں
دو
کی
کیوں ہم میں بھی اے سی لگواؤں گی
دکو
کیا کیوں دو دو ایی کافی ہے
کہاں پہ
ایک لیونگ روم میں ایک لابی میں
اوپر بچوں کی روم میں گائے
وہ فیوچر پلان ہے
ا ہوں
جب جائیں گے دوسرے فلور میں تب لگائیں گے تھوڑی پہلیے لگائیں گے
جکھر وہ بات بھی صحیح ہے
ہاں آ کو کیا آپ کو کیا ہے پیسے کمایا اور س بھی پیسے کماتے ہو آپ کو تو سروسز چاہیے
اور اچھا ٹھیک ہے
اور یہ جوب کال کرتے ہیں ہم کریا پہ یہ کیا ہو یہ اس سے کیا ہوتا ہے
مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی اچھے سے ڈسکس کریں گے
ٹھیک ہے اور
بس تو آپ ہی سنائیے کچھ خاص
نہیں ہم تو ہم تو روز ہی سناتے آپ ہی سناؤ
آپ سناؤ کچھ خاص
ایسے سناؤ سناؤ سناو سنو میں ٹائم نکل جائے گا
ہم کسی ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں
چلو ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کرو
ہم کشمیر کی بیوٹی کے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں ج ہاں چیز بہت اچھی ہے
ہاں نہیں چیزیں چھوڑو یہاں کا موسم یہاں کا موسم ہی پہلے
ج بہت اچھی ہے ہر ایک چیز یہاں پہ بہت اچھی مینٹینڈ ہے
نیچرل ہے نا یہاں پہ آرٹیفیشیل کچھ نہیں ہے دیٹ و کشمیر بیوٹفل ہے اگر یہ آ آرٹیفیشل ہوتا نا پھر تو یہ نیچرلی بی ہے تبھی یہ ب کشیر سے بھی بہت زیادہ کلین مطلب بیوٹیفل گرینری ہے بہت سے جیسے نیوزی لینڈ ہے یا کوئی اور جگہ مگر کشمیر میں جو چیز ہے نا وہ ہے نیچرل مطلب یہاں پہ کچھ نہیں فیبریکیٹڈ ہے
ی ہے
نہیں وہاں پہ نیچرل نہیں ہے وہاں پہ سب آرٹیفیشیل ہے یہاں پہ نیچرل ہے گاڈ گفٹیڈ ہاں نیوزی لینڈ میں بول رہا ہوں میں وہاں پہ نہیں ہےیا نیچرل
سوئزر لینڈ
وہ صاف جگہ جہاں پہ وہ ایسی کشمیر میں ہی خالی ایسی جگہ ہے جو
آپ کو پتا ہے لوگ کتنے ٹورسٹ آ رہے یہاں پہ
ابویسلی آئیں گے نا لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت نقصان بھرنا پڑا کشمیریوں کو اب اس سال ا زال اچھا رہے گا تو پھر کشمیری بھی تھوڑا ام اکناممی امپروو ہو جائے گی
سی
کیونکہ کشمیری کا سارا مطلب ٹورزم پہ یہ دیکھو یہاں پہ مت ہے یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہے یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز نہیں ہے دیٹس وائی یہاں پہ ایمپلائیمینٹ بہت لیمیٹیڈ ہے ڈیش بائے ہمیں ٹوریجم پہ بہت زیادہ ڈپینڈینٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اگر یہ ٹوریزم نہیں ہوگا یہاں پہ تو پھر یہاں تو بھوکے مر جائیں گے گ لوگ
صحیح بات
یہاں کا ٹوریزم پہ ہی سارا کچھ بڑا ہارٹیکلچر ٹوریزم اس سب مین امپور ٹينٹ اکنامی کے لیے اکنامی ڈیولپمينٹ کے لیے کشمیر میں اگر یہ نہیں ہوتا تو کشمیری کون دیکھنے آتا کون اس پہ یہظ مسئلے بنتے ہیں
صحیح میں یہاں کی بیوٹی کے بہت
یہاں مت ہے یہاں ہم مت ہے بڑی ب دیکھو دلی ہوئی ممبئی ہوئی پونے ہوئی وہاں بھی بڑی بڑی کمپنیز ہے بڑے بڑے یہ ہے وہ یہ فیکٹریز ہے جس سے لوگ وہاں پہ
پر یہ یہی
یہاں پہ مت انڈسٹریل ایریا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ امپلائمينٹ اتنی جنریٹ نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہاں کے جو پڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں اور ریڈیو پہ چنے بیچتے چائے بیچتے آدے وہ کرتے جاب کچھ ہی پرسنٹوں کو ملتی ہے
مہ
پھر لوگوں کو ڈرگس وہ نشہ نشہ وشا ہو جاتا ہے لوگ پھر کرتے بری چیزوں میں پھنس جاتے
وہ یہاں پہ انیمپلویمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے نا
ہاں جب لوگ امپلائمینٹ ہی نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نہ کی ہاں یہاں پہ امپلائمینٹ کیوں نہیں ہے نشہ وشا ہو جاتا ہے لوگ پھر کرتے بری چیزوں میں پھنس جاتے
صحیح میں یہ تو گورنمنٹ کو ہی دکھنا چاہیے
ہو یہاں کے بزنس سیکٹرس کو کرنا پڑے گا ٹوریزم کو پرا موڈ کرنا پڑے گا جو جو یہاں پہ مین سورس آف انکم ہے اس کو کرنا پڑے گا ان کو پراموٹ بہت زیادہ تب جا کے کشمیر میں اسٹیبلٹی آئے گی بٹ نہیں تو کشمیر جہنم بن جائے گا ابھی تو جنت ہے پھر جب یہاں پہ بے روزگاری سے وہ سب یہ چیزیں ہونے لگی غلط غلط چیزیں ہونے لگی تو پھر تو یہ جہنم بن جائے گا
صحیح میں
تو گورمنٹ ہی رہ س
یہاں کی گورنمنٹ یہاں پہ گورمنٹ مت اچھی ہے ان کو دیکھنا چاہیے کیا کہاں پہ انمپلائمينٹ ہے کہاں پہ پیسے لگانے ہیں ان کو اپنا گھر بننا چاہیے گھر بسنا چاہیے
ہاں
ان کو اپنا گھر بسنا چاہیے ان کو کیا لوگوں کی انمپلائمينٹس ہے لوگوں کی بے روزگاری سے ہے
ہوتا ہے پھر وہ ہزاروں میں اس کی یہ جاتی ہے اس کا کمیشن اس کا کمیشن اس کا کمیشن تب جا کے جب ٹینڈر نکلتا ہے تو چند پیسے میں ہی ٹھیکیدار کو بھرنا پڑتا ہے وہ کیونکہ وہ اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے کچھ ملنے والا خا ہے نہیں اس میں-
ہاں-
کیا کرے گورنمنٹ ہی خراب ہے
ہ بہت زیادہ
تب توؤ
آپ ہی سنائیے کچھ
ہم تو تب سے بول ہی رہے ہیں سب تو ہم نے ہی بولا
یہاں کے مغل گارڈنس بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اب لوگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ یہ ہے نا اسپانسبل جو یہاں پہ ڈرٹ پھیلاتے کوڑا کچرا پھینک پھینکتے ہیں
ج وہ تو ہے صاف صفائی ہونی چاہیے یہ دیکھو کوئی ٹورسٹ آئے گا وہ تو کچرا ڈالے گا ہی ڈسٹ بین بھی یوز ہونی چاہیے ڈسٹ بن
تو ڈال ہم میں کتنا نزدیک ہے جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے وہ جب ڈل کو دیکھتے نا وہ اتنے امپریس ہو جاتے ہیں ہم نے اسے کشمیر کی بیوٹی کو نا بہت ل لائٹ لے لیا ہے-
تو ہمیں تو پتہ ہے کشمیر کی بیوٹی پورے ورلڈ میں مشہور ہے
صحیح میں
ب نیچرل بیوٹیں
بہت لوگ آتے یہاں پہ ایکسپلور کرتے ہم کچھ نہیں کرتے
تم بھی جاؤ باہر اکسپلور کرنے
اب کیا ہی باہر جائیں گے بچے کی وجہ سے نہیں جا پاتے
تو پھر کیسے چلے گا
پہلے پہلے ہم جاتے تھے لیکن اب نہیں
کیوں پہلے کیسے جاتا تھا آپ نے
ہاں
کیا بول رہے ہو
جب ان میرڈ تھے تب جاتے تھے
ہاں
تب کیسے زیادہ تھے
کیا بول رہے ہو
تب کیسے جاتے تھے
پہلے پہلے بچوں کی وجہ سے انسان فحیح ہوتا تھا آج بچے ان کی وجہ سے کہیں جا
وہ بھی ہے اب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر سے جانا اسٹارٹ کرو گے-
ہاں
جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر سے جانا اسٹارٹ کرو
انشاء اللہ پھر سے جائیں گے
چلو چلو مجھے نیند آ رہی ہے میں سو جاؤں گا
ہاں ٹھیک ہے
اوکے بائے خدا حافظ